ہلو
ہاں جی السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہو
بڑھیا جی بڑھیا بتائیے کہ مجھے آپ فرمائیے کہ سب خیریت سے خدا کہ خدا نے نوازا ہے
واہ جی واہ سچ میں خدا نے نمازا ہے کو بتاؤ کیا کر رہے ہیں آج کل
بس ویلی بیٹھی تھی میں تو آپ کو فون آ گیا میں سچاں دیکوں میری ابھی کیسے مجھے ایئر فون کر رہی ہے
اچھا اچھا بس میں ا بھی فری تھی تھوڑی دیر کے لیے لنچ بنا کے آئی ہوں بچوں کا اپنے چنییا پہلے ناس تک کلایا بچ ا کافی نا س
صی اب میرے بھائی جان سے میری میرے بھائی جان کا فون آیا تو براج چھوٹا بھائی جانا ہے تو میں نے بولا آپ کیا کر رہے ہو وہ کہہ رہے میں بریک فاسٹ کھا رہا ہوں
وہ ہو ہو بریک فاسٹ
میں نے کہ آپ بہت جلدی بریک فاسٹ نہیں کا رہے مے پاس میں نے صبح چائے کے ساتھ بارہ بسکٹ کھا لیے تھے تو پھر مجھے بک ری لگی تو اس کا بریک فاسٹ ک رہو میں نے کیا آپ نے غلط کیا بھائی جان آپ دس بسکٹ اور کھا لیتے تو پھر سیدھا آپ لنچ کر رہے تھ تھ
ہاں یہ صی ہے
ہاں
وہ بتائیے کیا کر رہے ہیں آج کل ہم
بس اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں جب بھی ہم فری بیٹھتے
اچھا وہ زیادہ نہیں کرتے حال اننی بد تھا
وہ اللہ جہان اتنا کچھ فرما رہا ہے ہمیں تو ہم ان کی عبادت نہ کریں
نہیں نہیں آپ نے صحیح فرمایا بالکل صحیح کیا اور بتاؤ کیا کر رہے آپ کے شاہزادے شزادیاں
میری تو یہ صرف ایک شہزادہ ہے اور ایک ہی شہزادی ہے اسے ج تک ہو میں نے وہ میٹ اییدی تھی نا کل
اچھا ہاں
ا بچا ہوا تھا تو میں نے اس کو دے دیا اور بیٹی تو میری شہزادی وہ کھا رہی ہے چاول کے ساتھ آلو کی سبزی
اچھا اچھا اچھا آپ کو تو بیروں کھا لیتے ہو
کل کا بچا ہوا تھا نا میرا بیٹا
ہاں د د پھر بھی دوپہر کو کھا لیتے ہو آپ ہم نہیں کھاتے دوپہر کو تو ہمارے نہیں نہیں جیسے تو ناا ہم لیڈیز تو جیسے کھاتے نہیں نا ہم تو اللہ کی عبادت عبادت کرتے ہیں نا شام کو
اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچوں نہیں کرتے نا ہم تو کھا لیتے ہیں بچ چر کرتے رہ
ہاں تو پھر ہم جو شام کو جیسے ہوتا ہے جب ہمیرا شر ہے انہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہوتی ہیں کہیں نہیں جانا ہوتا ہے پھرپیر کھال جو کام کم نہیں ہوتا ان کا
صحیح پرواہ صحیح پر
ہوں
مجھے آپ کے آپ کے رشتے داروں میں ایک رشتے دار کا پت لگا کہ وہ اللہ کی بہت عبادت کرتا ہے میں اس کا آپ کو ابھی نام نہیں بتا سکتی پر ایک ہے میں نے اس کو مسجد میں بہت دیکھا سھا بہت دچھا تو بت ہے کوئی آپ کا رشتتے دار بتاؤں گی
اچھا ہم نے مجھے یاد تو نہیں ہم سارے جاتے ہیں ویسے تو مسجد میں
اچھا جین سر چلیے اور بتائیے
بس بڑھیا بڑھیا ویسے تو جین لیڈیز کا تو جینس لیڈیز کو تو مجے جانا ہے لؤڈ نہیں نہا کرتے منع ہوتا ہے انہیں ہاں جین جاتے ہیں جینس کا تو پتا نہیں ہے کون ہوگا چلو پھر کبھی بس
ہاں جی اور بتائی
بس کر سب بڑھیا سب بڑیا امی جان سو رہی ہیں م جاتی ہیں بس یہی تو وقت ہوتا ہے انگ سونے کا پھر وہ مسجد چلے جاتے ہیں نا مسجد پ ہمارے پاار پوٹ ہوتے ہیں
ٹھیک ہے بالک
پھر وہاں چلے جاتے ہیں ہمارا فون لے کر چل چھ بجے آتے ہیں وہاں سے مسجد سے
اچھا
پھر مس آ کے کھانا کھا کھائیں گے پھر تھوڑی دیر بعد چائے چوائے پیئیں گے پھر فون لے کے بیٹھ جاتے ہیں پ ہم بات نہ کر پاتے تین گھنٹے کوئی ہم تین گھنٹے بات نہ کرتے ہیں
صحیح فرمایا آپ نے بس بڑھیا ہم بس آبھی ہمارا بھی یہ تھوڑا دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ سبھی روٹی وغیرہ کھانے آ جاتے ہیں میرے شوہر آ جاتے ہیں میرے شہزادی شہزادہ سب روٹی کھاتے ہیں سب
اچھا اچھا نہیں میں تو بس بنا کے رکھا ہی ہوں جب کوئی کہے گا اب ویسے ٹم دو پانچ ہوئے ہیں میں پونے تین جاؤں گی رسوئی میں روٹی روٹی بنا کے پھر کمرے میں آ جؤں گی جب کوئی کہے گا ٹائم سے بنا کے دے دوں گی
صحیح فرمایا پانچ بجے کھانا کھاتا
ہاں لنچ پانچ بجے ہوتا ہے میں میں روٹیاں بنا کے رکھتا جس نے کھانے کاؤ اپ آپ
آپ کا کتنے بجے آپ کتنے بجے کرتے
میں تو جیسے پونے تین بناؤں گی نا ساتھ س بچوں کو کھلا دوں گی آپ بچے کھا لیں گے میرے دونوں سارے دو فلک لے کے میں بھی کھا لوں گی ساتھ ہی میرے حال میں میرے جوش میرے جوش شوہر ہے نا ا تو کبھی کاتا ہی نہیں ہے وہ کبھی نہیں کھائےیں گ مہینے میں دس دن ہو گئے پندرہ دن ہو گئے روٹی کھائیں گے دس دن تو کھائیں گے نہیں ہاں جیسے پانچ بج گیا ہیں ایں دیر ہو گی یہ آنے میں تو کھاتے ہی نہیں ہے سیدھا پھر آئیں گے شام کو یہ تھوڑا جا وہ سامان ہوتا ہے جیسے واٹر ملن ہو گیا مسک ملن ہو گیا وہ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے فروٹ کھا لیتے ہیں
فوٹ کھا لیتے ہیں بڑا بہت زیادہ کم کھاتے ہیں جیسے انہوں نے جیسے مجھے پتا لگ گیا کہ آج انہوں نے ناشتہ نہیں کیا پھر میں ان کے لیے کافی ہ جلدی آ جات میں مجھے ان کے لیے فٹافٹ لنچ تیار کرنا پڑتا مجھے
صحیح بات دیکو شوہر کا دھیان رکھنا تو ہماری ذمہ واری ہے ج
ہی اب وہ کھانا کھا کے چلے گیا اب وہ لیٹ ہی آئیں گے مجھے لگتا ہے چار پانچ چار ساڑھے چار بجے میں انہیں فون کروں گی کھانا کھانے آ ج جو کہیں گے دیکھ میں میرا دل نہیں آیا پھر میں سمجھ آتیوں نہیں کھانا پھر میں تھوڑی دیر لیٹ جاتی ہوں میرے میرے شور نے ب رکھے ہوئے نا گائےیں رکھی ہوئی ہے نا پھر مجھے ان کا دودھ وغیرہ بھی ڈالنا ہوتا نا مجھے
نہیںی و
پھر میں اس کے بعد پانچ بجے ایک گھنٹہ ہوتا ہے میرے پاس ہی میں سو جاتی ہوں ویسے بچوں کی چھٹیاں پڑی اب تو نیند ہی خراب ہو چکی ہے نیندوں کا تو تو پتا ہی ان کہاں اڑ کر گیا اڑ گڑ کر گیا اب تو نیند ب پیر کی نیند لا تو ایسا لگتا ہے چاستیا کا گاٹ کٹا کھٹا ہو گیا آب ہاں جی ہاں جی ہلو ہلو ہلو
ج
ہلو
ہاں جی
ہاں ج سن رہی ہو ہاں باہ ت آ رہ با اللہ اللو اللو ہیلو
ہاں جی ہ رہ ہے جی آ رہی ہے
اچھا مجھے آپ یہ بتاؤ آپ صبح کتنے بجے اٹتے ہو
میں آج آج میں ساڑھے سات بجے
اچھا مجھے سننے میں ملا تھا آپ وہ ویام کرنے کے لیے جاتے ہو باہر
ہلو
آپ کتنے بجے اٹھتے ہو جی
میں تو ویسے تو بتاؤں آج کل میں تین چار دنے ہوئے میں آٹھ بجے اٹھتی ہوں ساھے آٹھ بجے اٹھتی ہوں
سڑھےٹھ بجےٹھ
نہیں آٹھ بجے اٹھ تیوں غصے خھانے ب جاتے جاتے سوا آٹھ ہو جاتے ہیں ن کے باہر آتا تو ساھے آٹھ ہو جاتے ہیں
ٹھیک ہے جی صحیح ہے صحیح فرمایا صحیح ہے وق انی لیٹ پہ نہیں اٹتے آپ یہ تو میں آ ج اکے گ ہی آاں جڑ گی ساڑھے سات بجے کل تو میں پھر ساڑھے چھ اٹھوں گی
نہیں نہیں آپ مجھے آپ مجھے اسے ایک ایک بات بتائیے آپ مجھے آپ میں نے سنا تھا آپ جم جاتے ہو
ہاں جی ہاں جی میں ایکسرسائز کرتی ہوں میں صبح سات بجے گھر سے نکل جاتی ہ جھ واپس نو بجے تک آ جاتی
اچھا تو آپ مجھے یہ ایک بات بتائیے کہ پیسے کتنے دیتے ہو
ایسے میں نائن ہنڈریڈ ہے جی
اچھا اسٹار جم ہے
کا نام میں آپ کو بتا دوں گی
اچھا میں سوچ رہا آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیے
نہیں میں آپ اپنے وال ل نا میرے ساتھ تو ایک جنا ایک لڑکی جاتی ہے میرے ساتھ
اچھا اچھا میرے شور بھی جاتے ہیں نا میں نے ان سے کہا ہے مجھے ساتھ لے چلیے اپنے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہاں پر کافی لڑکے لڑکے ہوتے ہیں پ تب نہیں میرے ساتھ نہیں اکیلے چلی جا
اچھا آپ کے شوہر کس ٹائم جاتے ہیں
وہ چاہتے ہیں چھ ساڑھے چھ بجے ہیں
سدا
ہوں سبے جات وہ کیں اور جات ہیں جہاں آپ جاتے وہاں نہیں جاتے وہ کہیں اور جات
ٹھیک ہے ٹھیک ہے صبح ساڑھے چھ جاتے ہمت ہے رہ
پر ان کے ایک گلی آگے ہے آپ کے گلی پیچھے ہے
اچھا اچھا
کیونکہ گلی پیچھے ہے کوئی گلی آگے ہے جہاں وہو نہیں ہے ا لولی بیکری والا
ہ ن ہلو
اچھا
ہاں وہ تو سامنے کھلی ہوئی ہے ایک جیم اپر ج کے بومات آتے ہیں وہ جہاں آپ جاتے ہیں نا وہاں دل لے جانے کا کیکہ وہاں پہ جو لڑکے ہیں نا مجھے جانتے ہیں
ارے اب تو ہر ایک چیز بدل گئی ہے وہاں کا سر بدل گیا ہے وہاں کے لوگ بدل گئے ہیں
اچھا
آپ یوگا ٹرائی کر لیجیے اگر آپ جم نہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ یوگا جا سکتے ہیں
ہاں میں نے ایکچولی ہے میرری ن ایک بابی ہے
ہوں
اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ نا میرے پاس ساڑھے چھ بجے آ جا کرو ہم دونوں کر لیا کریں گے ایک دوسرے کو دیکھ کے
ہوں
اب صبح اس نے کیت بڑی ہمت چاہ ہے نا پت ہی ہے بس میں سوچ رہی ہوں میں بابری گپ فون کروں گی اس بات کے لیے
صیبہ چلیے جی میں رکھ فون آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا آافس ہے
کت حب صلہ